ہیلو السلام علیکم بھائی جان وعلیکم السلام اور بتائیے سب ٹھیک ہے کھانا پنا ہو گیا آپ کا
جی بھائی جان سب ٹھیک ہے کھانا اپنے سب ہو گیا بھائی جان آپ بتائیے آپ کا سب ٹھیک ہے گھر پرار کے لوگ
جی ہمارے گھر پریوار کو امی جانا بو جان بھائی جانا سب ٹھیک ہے اور بتائیے آپ گھر پریوار لگ سب ٹھیک ہے کیسے اپنے کوئی اتنے دنوں بعد ہم کو کال کیا کیسے بھائی
جی بھائی جان میرے بھی گھر پریوار کے لوگ سبھی کوئی بڑھیا ہے اور رہا تب کو یاد کرنے کے بھائی جان ہم تو روز ہی یاد کرتے ہیں پر کیا کریں بھائی جان کام کی مجبوریوں اور پڑھائی کی بھاگاادوری میں بھائی جان رہ جاتا ہے کال کرنا بھائی جان پر ہم یاد ہمیشہ کرتے ہیں بس آ ج ایسے ہی کا پی کر تھوڑا چھت پہ ٹہل رہا تھا تھڑا سوچا تھوڑا بھائی جان کو یاد کر ہی لوں میں سامنے سے بھائی جان آپ بھی کہاں کبھی سامنے سے یاد کرتے ہیں بھائی جان ہمیں
یہ گائے امب تو وہ آپ کی پڑھائی لکھائی کہ ہم نے ام ہونے والا ہے وہ پڑھائی لکھائی کے تھڑا میں چلے پڑے پڑ رہے ہیں تیاری کر رہے کہاں کسی سے بات کر رہے کہ ہمارے دوستوں سب سے بت نا بھی کا عرسہ ہو گیا اور فون میں جب بات کر نہیں رہ پور میں پڑائی پر دھیان دے رہے وہیو لدر کوچنگ کلاس س بند ہوی جو ڈاؤٹورے وہ کیسے سالو کرے ہو تو آن لائن تھوڑا دوو بیچ کی لے وہی آ لائن پرڑائی کر رہے تیاری کر رہے تہ ہم کو تھا ٹل میں اچھا نمبر لانا ہے تو ٹین میں تو اچھا نمبر ہم ل ہی تھے ٹین میں بھی ہم کافی محنت سے پڑھائی کیے ہمارا رزلٹ اچھا آیا میں اسی طرح لگے ہیں لگن سے کر رہے ہیں دھیان د رہے دیکھیا کر میں بھی اچھا نمبر ہمارا ضرور آئے گا تو اورار بتائیے ہم تو سنے تھے کہ ہے نہیں پن کی تھی ہمارے اب جانا پاس تو آپ گئے تھے پٹن میں ایام دینے تو آپ کو ایام کیسا بھی تھا اچھا گیا نہیںن آیا تھا آپ کو سمجھ میں آ رہا تھا کہ نہیں
ہاں بھائی جان ہمیں وہ تھوڑا فارم بھرے ہوئے تھے بھائی جان تو میرا ایگزام تک پڑا تھا پٹنہ ضلع میں تو ہم گئے تھے بھائی جان ایگزام دینے پٹنہ ضلع میں گئے تھے ایگزام دینے ایگزام بہت اچھا بتا بھائی جان اور ایگزام اچھا بیتنے کا کارن تھا بھائی جان کیک کہ ہم گھر پہ اس کا تیاری کر کے گئے تھے ایگزام کا جب ان کو پتا چلا تھا کہ ایگزام کا ڈیٹ آ گیا ہے تو ہم لگاتار گھر پہ دن رات پڑھائی کرتے تھے بھائی جان ایگزام کے لیے تاکہ ایگزام میں کوشن سب بنا پائے اچھا سے سجھ پائے اور اسے پاس ہو پائے بائی جان ہم تو بہت سارا آن لائن ہم وڈیوڈیو د تھ بائی جان اورنائن آن لائن ویڈیوی د تھ وہ سے پڑھائی کے تھے س کچھ سمھے تھے اور پڑھائی کر کے گئے تھے اور اس کے علاوہ بھائی جان ہم بہت سارا کتاب وتاب دیکھے بھائی جان اور پچھلے سال کا کوشچن وین دیکے تھے بھائی جان وہی سب دیکھ ہو کے سب اندازہ لگا اگا کے پڑھ کے گئے تھے ت میرا ت کلاسا ایگزام بہت اچھا بھی بھائی جان باقی دیکھیے آپ لوگ کی خیریت آپ لوگ کی دعا بھائی جان ابھی دیکھیے پاس ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے
جی ضرور کیوں نہیں آپ کی جو پڑھائی کی ہے تیاری کی ہے لوگوں سےب محنت کی ہے تو آپ بننا چاہتے ہیں آپ ور ب ایزام آپ کا کلیئر ہو جائے تو اور بتائیے ہم تو آپ کو تھوڑا فوٹو اور دیکے ت پٹنہ میں آپ کہیں گھومنے گئے تھے چڑیا گھر کافی اور جگہ بھی ملوس میں بھی گھومنے گیا تھا تو کیسا لگا کا سفر اچھا گومنا کو کیسا لگا کہ اچھا جگہ چڑیا گڑھ گیا تھا کہ ہم بھی تھوڑا بچپن میں پٹنہ گھر گئے تھے منی تین چار سال پہلے پٹن جتے گھر تھے سب پریوار گئے تھے تھوڑے گھومنے کے لیے تو ہم کو تو اس سمے کافی یاد ہے نہیں یاد ہے نہیں ہم کو تو اب یاد نہیں ہے لیکن اب جو کافی سارے جانوروں دیکھے تھے باغ کو چتا کو ہیرن کو اور یہ سب سب کو دیک تو باقی سب تو ا یار نہیں اب تو کافی سنے کہ اور بڑا ہو گیا ہے کافی انک سے انک جانور اور کافی بڑا چھیت میں ہو گیا ہے اور پہلے تو وہاں ایک ہی ہوٹل یا ڈھابا تھا کھانے کانے کے لیے ہم لوگ رکئے تھے کا کافی اچھا کھانا بناا اب تو کافی سن رہے ہیں چ نگر کے آس پاس کافی مال سے لے کے ہوٹل سے لے کے ریسٹورینٹ سے کپ بن گیا ہے کپی اچھا اچھا مکان سے لے کےٹ سے ل تو آپ گئے تھے تو کیسا آپ کو لگا
جی بھائی جان ہمات تو گئے تھے ایگزام دینے میں بھائی جان پر کہؤ ہوا بھائی جان کی تھوڑا ایگزام اگزام لوگ کا پہلے ہو گیا مطلب ہو گیا ہم لوگ کے پاس ٹائم مل گیا تھوڑا سا ا سب بھائی جان تھے تین چار بھائی جان ہو لوگ اور سب کے پاس ٹائم مل گیا ایگزام دینے کے بعد ہم لوگ کے پاس تین چار گھنٹہ تھوڑا ٹائم مل گیا تھا بھائی جان اور ٹرین ہم لوگ کا آنے میں لیٹ تھا تو وہی سوچے کہ اب ٹرین آنے میں ہم لوگ کا لیٹ ہے تو ہم لوگ کیا کریں اتنا دیر اسٹیشن پہ جائیں گے بیٹھیں گے جار کریں گے ٹرین کا پھر تین چار گھنٹہ لیٹ ہے ٹرین پھر آئے گی اور وہاں پہ اسٹیشن پہ بیٹھ کے جا کے ٹائم پاس کریں گے تو اس سے اچھا ہے ہم لوگ کیوں نہا ہم لوگ تھوڑا گھوم لیں پٹنہ جب ضلع میں آئے ہیں پٹنہ شہر میں آئے ہیں تو یہاں کی وشش تاؤ کے بارے میں جان لے یہاں کے جو فیمس فیمس جگہ ہے یہاں کے جو اچھے اچھے علاقے ہیں وہاں پہ ہم لوگ کیوں نہا ہم لوگ گھوم پھر لے ہم لوگ تو وہی ہم لوگ کے پس تین چار گھنٹہ ٹائم تھا ٹریننانے میں لیٹ تھا وہی ہم لوگ سوچے کہ سروپتم لوگ کہاں پہ جائے کہاں پہ گھومے تو وہی ہمیں یاد آیا بھائی جان کہ ہم لوگ سنے ہوئے ہیں کہ پٹنہ میں بہت بڑا چڑیا گھر ہے اور بہت کافی اچھا چڑیا گھر ہے تو وہی بھائی جان ہم لوگ جب آئیں تو آنے کے بعد ہم لوگ وہی تھوڑا کیا کیے کہ گئے پٹنہ چڑییا گھر میں تو وہاں جانے کے بعد وہاں ٹکٹ وکٹ لیے ایک آدمی کا ہم لوگ کا ٹکٹ وہی لگ بھگ تیس تیس روپیہ لگا تھا وہ ت چار تین چار بھائی جن لوگ تھے تو وہی ٹکٹ لے کر کے ہم لوگ اندر میں پرویش کیے تو وہاں سے ہم لوگ ہم تو ویڈیو ویڈیو سب بنائے تھے وہی موبائل میں تو وہی ہم اسٹیٹس پہ ڈالے ہوئے تھے تو وہی آپ کو دکھائی دیا ج آپ کو دیکھنے کو ملا تھا اسٹیٹس فوٹو تو وہ ہم لوگ انینٹری کیے ہم لوگ پروی کیے اس میں تو سرو پرتم ہم سب سے پہلے وہی اپ نے جو جس کا ذکر کیا بھگ دیکھے تھے اور وہ بھاگ تین چار گو بھاگ تھا وہ اور سب اپنے علاقے میں باندھا ہوا تھا سب کوئی تو تھا مطلب اپنے علاقے میں ایک علاقے میں سب کو قید کیا گیا تھا اسے اپنے علاقے میں ا تھا اسی علاقے میں گھوم پھر رہا تھا اور اس کے آگے ہم لوگ س اھی دیکے تھے شیر دیکھے تھے پھر اس کے آگے ہم لوگ چ ا دیکھے تھے وہ بھی ویسے ہی بس بد اپنے علاقے میں تھا اسی اپنے علاقے میں قید تھا اسی علاقے میں گھوم پھر رہا تھا اس میں پرکار کا ہم لو بہت سارا جانور دیکھے یہ بہت سندر تھا اور بہت بڑا بڑا بھی جانور تھا بہت اچھا اچھا جانور تھا اس کا درشیہ بہت اچھا تھا بھائی جان اور اس کے بعد ہم لوگ اسی میں خوب اور بھائی جن ایک دم پورا جنگل کا جیسا ا ہو تھا ہم لگ تو کتنا بار راستے بھجڑ آا ج رہے تھے بھائی ج ج نے زیادہ رستہ تھے ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے راستہ تھا ہم لوگ تو کتنا بار بھلا آ جا رہے تھے راستہ اس میں پت ہی نہیں چل رہا تھا کہ کدھر سے کدھر راستہ چلا گیا تو ہم لوگ تو کو بھی ہی جا رہے تھے اسی میں بھائی جان خیر ہم لوگ کو بہت مزہ آیا اس میں پٹنہ کے چڑیا گھر میں گھومنے میں اور بہت بڑا تھا لگوں لگو وہی چھو سات کلو میٹر کے ایریا میں تھا وہ چو سات کلو میٹر کا اس کا چھیتر تھا بہت بڑا تھا بیچوں بیچ پورا جنگل تھا اور سائڈ سائڈ سے وہی پشو پکشی کا آرکشن کے لیے کیا گیا تھا اس سے تو بھائی جان ہم لوگ یہ بہت ہاتھ بھ جان آتی اتنا اس میں کا سجھدار اتنا اچھا بڑا بڑا ہاتھی تھا ا سیائی ہاتھی تھا اس کا سین اتنا بڑا بڑا تھا اس ہاتھی کا اور اس کے بعد ہم لوگ پھر جھرنا دیکھے اس میں تو جھرنا کا کبھی سویدھا نہا بائی جانی اتنا اچھا اچھا جارڑنا تھا اس پانی آ رہا تھا اتنا اچھا لگ رہا تھا دیکھنے میں اجھارنا ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ پہاڑ اصلی پہاڑ سے اجھڑ پانی آ رہا ہے بھائی جان بہت اچھا جڑنا تھا وہاں کا ہم لوگ بہت بھائی جان فوٹو کھینچے ہوا تھا ہمارے جیسے بہت سارے لوگ تھے ہم پہلے نہیں تھے بھائی ج اس میں تو بہت سارےوگ تھے ہمارے آگے پیچھے دائیں بائیں چاروں طرف لوگ ہی لوگ دکھائیے تھے ہم لوگ کے جیسے وہ بھی سارے لوگ گھومنے آئے تھے اس میں اور گھوم پھر رہے تھے وہ لوگ بھی دیکھے فوٹو ووٹو کھینچ رہے تھے ویڈیو ویڈیو بنا رہے تھے دوسرے بھائی جہن بھائی لو بھی اور وہ لوگ بھی ہم لوگ کے ساتھ ساتھ گھوم رہے تھے اور اس میں جھرنا تھا اس میں پہاڑ تھا اس میں بہت پرانی پرانی چیزوں کا تصویر بنایا گیا تھا اور ہر راستے کے پاس ہرھی
سنی سنیے سنی بولے کہ ہم داں ایک مول میں سنے کافی ہمارے ایک دوست گئے تھے یہ پٹن میں کافیشال مال ہے وہ وہاں پہ تو ایک ہی مال میں سما سے لے کے پچیس کلونے ے کے بڑے آدمی سے لے کےد سے لے کےباراں کے سامان اور سب چی سے لے کے س ایک ہی م میں ہر پر کے سامان کی سھا وہاں ہے کافی س بہار کا پورا کافی بڑا مال ہے تو اس مال میںپ تھی دے
ج بھائی ار ا تو بہار کا سب سے بڑا ماحول ہے اس میں تو ہم گئے تھے بائی جان اس سے تو انیک پرکار کا سامگری ملتا ہے آپ جو چیز کھجے گا وہ چیز مل جائے گا اور جیسا کہ آپ نے سنا ہے بھائی جان وہ بہار کا سب سے بڑا مال ہے تو وہ صحیح چنا ہے وہنا بہت بڑا ہے اتنا بڑا مال ہے جس میں سارا چیز ہر ایک مال میں اپلبد ہے آپ کو جو بھی چیز جائیے اپنے جین مرنےے کے لیے دینک جیون کے لیے لگنے والا ہر ایک چیز اس مال میں اپلبد ہے بھائی آپ اس میں کھیل سامگری کا بھی آند لے سکتے ہیں بھائی جان بہت بڑا ہے
ہیلو تو ٹھیک ہے بھائی تھوڑا ن لگ رہی ہے چاری خد حف ہے
ٹھیک ہے خودہ بجائی جان